السلام علیکم وعلیکم السلام اور کیسے مزاج ہے آپ کا
جی جی جی اللہ تعالی کی مہربانی سب ٹھیک ہے یہاں
سوری جی جی میں بھی ایک سب خیریت سے ہوں
جی میں نے سنا آپ وہ بڑی چھوٹی سی پیاریے سے گڑیاں ہوئی ہے اب اس کی آواز بھی آ رہی ہے
جی جی اب بس اللہ میاں کی رحمت سے لڑکی ہوئی ہے جی اور بس
کسی کسی کے پاس ہی گڑیاں آتی ہے ہر ایک کے پاس نہیں بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ترستے ہیں کہ ہمارے پاس گڑیا ہو جی جس کے پاس اللہ تعالی اسی کو ہی اس سے بخشتا ہے لڑکیوں سے جن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ان کی قدر کر سکتے ہیں تو اللہ تعالی بھی چیز ہے نا نوازتا ہے
جی جی صحیح فرمایا وہ بھی کہتے آگے اللہ انے ہی دیتا جو اس کو رکھنے کے اوقات رکھتے ہیں میں نے بھی کہیں پڑا تھا
جی بالکل اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو اپنا نیا بچہ اپنا ایک دوسرا تو نیا تو نہیں ہے نہ دوسرا بچہ
جی جی اچ مجھے اچھا تو لگ رہا ہے ابھی چلو اچھا ہے اللہ میاں کی رحمت سے بیٹی ہوئی ہے مگر میں نا اپنی چھوٹی بڑی بیٹی کو نا بڑے مس کرتی ہو وہ بھی مجھے بہت مس کرتی ہے میری امی پیار نہیں کرتی یہ وہ روتی رہتی ہے رات کو سوتے وقت ہو گیا جب ایسے جی جی جی
جی بڑا پریشانی ہوتی ہے بس یہ ایک مہینے کی بات ہوتی اس کے بعد وہ جو آپ کا بچہ ہے وہ بھی سنبھل جائے گا کہ ہاں مطلب اس کو عادت ہو جائے گی کہ ہاں اب میں نے ایسے ہی رہنے ہے اپ میرے پاس کوئی نیا بے بی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گا دھیرے دھیرے تو بھولتے ہی جائے گا کہ یہ میرے سے کبھی الگ بھی تھا اس کو اس کے بغیر اب وہ نہیں پھر وہ آپکا جو بچی بڑی ہے وہ بالکل بھی نہیں رہ پائے گی اپنی چھوٹی بہن کے بنا اس کو رہے گا کہ میرا ایک حصہ نہیں ہے تو ایک یہ بس ایک مہینہ ہی ہوتا ہے یہ جو چلتا ہے نا ٹائم بس ایک کچھ ٹائم کے لیے ہی ہوتا ہے اس کے بعد تو انہوں نے ایک دوسرے کے بغیر رہنا ہی نہیں ہے تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے دونوں کو ایک ساتھ سنبھالنا کی جو بھی چھوٹا ہی بچہ ہوتا ہے ایک دم سے اس کی ماں بٹ جاتی ہے نا اسکو گود ملتی جو چوبیس گھنٹے اس کے لیے اویلیبل ہوتی ہوتی وہ گود وہ ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے
صحیح فرمایا بس میری بیٹی رات کو بھی دیکھو گے نا اتنا روتی ہے اگر رات کو اٹھ کر میں اس کو فیڈ کرا رہی ہوں تبھی اس کی آنکھ کھل گئی فیڈ کراتے وقت میں میں میں نے ابھی اس کو چھڑنا پڑتا ہوتا ہے وہ اتنا روتی اتنا روتی ہے میری مما میری مما یہ وہ بس بچے اج کل نا بڑے پمپنگ بھی ہے اور نا جیسے پہلا بچہ ناہما ہمیں شہجادو کی طرح پالا ہوتا ہے
بالکل بالکل بالکل صحیح فرمارے پر تچوڑ جب میرا جب میری گڑیاں ہوئی تھی نا تو میرے میرا جو بیٹا تھا نا سے مجھے بت بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا وہ سہم گیا تھا وہ نا میرے پاس آتا نہیں تھا مطلب نا ایک دم چپ چاپ میرے پاس بھی نہیں آتا تھا اور میرے سے دور بھی نہیں جاتا تھا وہ بس کمرے کے اندر ہی ارد گرد میرے نا گھومتا رہتا تھا کہ جی میری ماں مجے باپا چھوڑ کے چلی جائے گی کہیں جلی تو اور کیونکہ میرا سزاریں ہوا تھا اور تب بھی میں پانچ چ دن کے لیے چلی گئی تھی اس کے بعد پھر میری گڑیا ایڈمٹ ہو گئی تھی تب میں چھ دن کے لیے چلی گئی تھی اس کے پہلے ایک مہینہ پہلے مجھے ڈینگیو ہو گیا تھا تو پھر میں چلی گئی تھی چھ سات دن تو اس کو لگتا تھا کہ میری ماں اتنی بار جا چکی ہے نا تو میری ماں دوبارہ نہ چلی جائے تو اسی ڈر میں وہ رہتا رہ میں دہشت نہیں ہوتی جیسے وہ نہ کھیلتا تھا نہ وہ بولت ہوتا تھا نہ وہ مطلب چپ چاپ ج سے ایک سیانہ سا بچہ ہوتا ہے کہ بچہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتا تھا اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتا تھا لیکن نہ اس نے کھیلنا ہے نہ اس نے کسی سے بولنا ہے ایسے سہم گیا تھا بس اتنا تھا کہ وہ ضد نہیں کرتا تھا مجھے سرے سدے ٹائم چلتا گیا بڑھتا گیا وہ نا میں آپ ہی وہ دودھ بھی نہیں پیتا تھانے پاس سے بوٹل سے
جی جی بچے ایسے ہی ہوتے ہیں میری گڑیا بھی جب میری ہوئی تھی اور میری بڑی بیٹی تو میرے پاس ہی نہیں آ رہی تھی وہ دیکھ رہی تھی نا مجھے سرینس لگی ہوئی تھی تھی جی جی وہ مجھے دیکھ ر گھبرا رہی تھی مما کو پی ہوئی مما کو پی ہوئی وہ امی کی جگہ نا آج کل نا مجھے مما ہی بول بولنے لگی ہے جی چھوٹے بچے ہیں نا چھوٹے بچے امی انہیں بولنا مشکل آتی ہے مما بولنا ان کو ایزی لگتا ہے جی وہنا آج بڑی زیادہ پمپرنگ ہو گئی ہے ابھی بھی لڑائی کرتی ہے پھر بھی می مجھے نا اس کو مارنا اچھا نہیں لگتا پھر جب بڑی جیادہ جد کرت نا پھر وہ ایک تھپڑ بھی کھاتی ہے پھر پھر میرے پاس ہی آتی ہے
بالکل بالکل پھر ماں کو لگتا ہے کہ ہر میں نے یہ کیا کر دیا اپنے بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہے یہ ہر ایک ماں کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد ماں کو ہی خود کو ہی رونا آ جاتا ہے کہ میں نے اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھا دیا لیکن یہ کے بعد جب بچے کی غلطی ہوتی تو رہتا ہے کہ اچھا کیا میں نے مارا میرے بھی جب اپنی بیٹی میں غصہ کرتی ہوں ڈانٹی ہوں تو وہ مجھے ہی آگے سے بولے گی جسے مارتے اپنے بچے کو ایسے مارتے ہے میں کہوں گا غلطی کرے گی تو پھر میں ماروں گی کہے گی نہیں ایسے مار تے کوئی کو مارتے رہتے ہو د کو مارتے رہتے ہو ساری دنیا مجھے مارتی رہتی ابھی مجھے مارلو مار لو مجھے کیا ہوتا ہے اور مار لو میں صرف بولتی ہے پھر ہنسی بھی آ جاتی ہے جب ہنس دوں گی پھر اور چوری ہو جائے اور بڑی ہو جائے گی کہ اچھا ماں ہسدی تو آپ ماں کو اور بولو تو بس یہی چلتا رہتا ہے پھر یہی چیزیں ہم کو جب ہم چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یاد آتا کہ اس نے ایسے بولا تھا اس بچوں کی شیتانیاں یہ بڑے ہو کے ہونے کے بعد ہمیں بہت یاد آئے گی
جی جی جی سہی پورمایا بس بچوں کا نا آج کل ہمیں نہ اتنا پیمپرنگ کر کے رکھنا پڑتا ہے نہ بچے نہ یادکر رکھتے ہیں میری ماں مجھ سے بڑی پیار کرتی ہے ا کہیں پر بھی جائے نہ جی جی وہ کہ امی امی امی ہمیں بھی یاد کرتی ہے تی ہے امی امی امی امی ہمیں بھی یاد کرتی ہے ابھی میری امی خود مجھ سے کہتی ہے اپنی بیٹی مجھے دیدے میں کہ نہیں دے سکتی کیسے مرجی ہو میں کہتی ہوں ایک دو دن کے لیے لے کے رہ لے رہ لو لے لو مگر ایک دن کے لیے مجھے نہ اکیلے بڑی دقت آتی ہے اب دیکھو میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی اور میں مجھے ساری رات نیند نہیں آئی اپنی بیٹی کے بنا کیونکہ کبھی اسے دور رہی نہیں میں مائکے جاتی ہوں اپنے اپنے ابو کے گھر جاتی ہوں ت تبھی اپنی بیٹی کو سا تھ لے کر جاتی ہوں کہیں بھی جاتی ہوں اس کو ساتھ لے کر جاتی ہو ں اگر مارکیٹ جانا بھی پڑھے تو تھوڑے وقت کے لیے ہوتا ہے ابھی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ بھی بڑی مشکل سے ہوت ہےابھی اس کو گھر چھوڑ کر جاؤ مگر اس کے بنا ایک رات گذ ار بڑی ہی زیادہ مشکل تھی ایک
بالکل صحیح فرمایا ایسے ہی ہوتا ہے کہ ب ماں کو بالکل بھی نیند نہیں آتی اپنے بچے کے بغیر کہ میرا بچہ کیسے سو رہا ہوگا میرا بچہ کیا کر رہا ہوگا تو یہ وقت بہت ہی مشکل ہوتا ہے ہر ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ وقت کا بڑا بچہ ہو گھر پر ہو اور دوسرے کے لیے وہ تیاری میں اور تو اس لیے اس کے لیے تو بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے کہ کیسے رہ رہیں گے میرا بچہ کیسے ریہا ہوگا دودھ کیسے پیا ہوگا اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں تو بھئی اس کو کچھ چوٹ نہ لگ گئی ہو وہ ماں بولے گا تو کون جائے گا اس کے پاس یہ بہت چیزیں دماغ میں چلتی رہتی ہیں
جب مجھے ڈاکٹر نے بولا نہ اب آپ کو ابھی ایڈمٹ ہونا پڑے گا تب میں اتنا اس کو پکڑرو کر روئی اتنا روئی میرے ہسبینڈ بولنے لگے اس کو کوئی دقت ہوڑی ہے تمہیں وہ اب ہونا ہی ہے آج نہیں تو کل تو ہونا ہی تھا جی جی جی مجھےات اتنا مش وہ ہوا میں جب میری ڈلیوری ہوئی نہ اس اس رات بھی میں ہسپتال میں نہیں رکی میں کہ نہیں مجھے گھر جانا ہے میں مجھے اپنے بچے کے سا تھ سونا ہے میں وہاں پر میں بھی کیونکہ میرا بچہ میرے سا تھ نہیں سوئے گا وہ گڑیا اس کو مجھے دیکھ کر ڈر لگ رہا تھا بھی گھر آؤں گی گھر آ کر تو میرے پاس سوئے گی نہ میں اس لیے ہاسپٹل سے چھٹی لے لی جلدی سے میں کہ نہیں میر کو نیند نہیں آئے گی اس کے بنا
جی جی جی بڑا مشکل وقت ہوتا ہے یہ اور یہ یہ وقت آپ کا کتنی جلدی نکلے گا آپ کو پتہ بھی نہیں کیونکہ آپ کے دو دو بچیے ہو گۓ اور دونوں چ ھوٹےہے تو آپ کا یہ وقت کہاں جائے گا آپ کو بھی پتہ نہیں لگے گا ا اتنے مشروف ہو جاؤ گے ان لوگوں میں اتنے مشرو ف ہو جاؤ گے دونوں میں کہ آپ کا وقت کہاں جا رہا ہے دن کہاں جا رہا ہے یہ سال کچھ نہیں پتہ لگے گا آپ کو اب دیکھو گے کہ تو بچے بڑی بھی ہوگئی جو چھوٹی سی تھی وہ بڑی بھی ہوگئی اور وہ دونوں اب ایک دوسرے کے بغیر بھی نہیں رہ رہے نہ مطلب بونڈنگ ایک فیملی پوری کمپلیٹ ہو جان تی ہے تو یہ وقت بھی بہت جلدی نکلے گا آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ جیسے آپ کو لگا ہے نا مجھے تو کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا تھا جب میری گڑیا ہوئی تھی تو جب میرا بچہ مجھ سے دور ہوگیا تھا میں اس کو پیار نہیں کرتا پا رہی تھی اس کاپ میں سوچتی ت میں نے کیوں کیا ہے اس کو میں نے کیوں دوسرا بچہ
دوسرا بچہ کیوں کیا فیل ہوتا ہے
بالکل بالکل لیکن جیسے سے آپ کا وقت جائے گا بالکل جیسے آپ کاوقت تو جائے گا تو یہ سب چیزیں آپ بھولتے رہو گی آپ کی پیڑا جو بھی آپ کو درد ہوا یا اس ٹائم کو آپ سب بھول جاؤ گے اتنے مصرف ہو جاؤ گے دونوں میں کہ پت ہی لگے گا کہ کون سا دن چڑھ رہا ہے تو کون سی رات آ رہی ہے کچھ بھی نہیں پتا لگے گا پھر
جی جی جی صہی فرمایا بس بچوں کے ساتھ رہنا ہی بڑی اچھا بھی قسمت والوں کو ملتا ہے نا باہرلے دیشوں میں دیکھو وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے نہیں ہے ان کو پتا نہیں کیسے رہ لیتے اپنے بچوں کے بنا میں
میں تو آپ حیران ہوتی ہوں سوچ سوچ کے کہ وہ اپنی اولادوں کو کسی اور کمرے میں سلاتے جیسے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جیسے ہم اپنے چپکا کر ماں اپنے سینے سے لگا کے سلاتی ہے لیکن یہ ایسے ہی ہوتے ہیں جو فارن کنٹریز میں کہ اپنے بچوں کو کسی اور کمرے میں سلاتے تو ان کا کتنا بڑا میں جگرا ہوتا ہے میں یہ سوچتی ہوں کہ جی جیسے اپنے بچاؤ کو اسے ہی دور رکھتے ہیں میں تو آپ سوچا ہم اپنے بچوں کو نہیں رکھ سکتے
میں نہیں رکھ سکتی خود نہیں رکھ سکتی اس ان کو میں ایک وہ سوچتی ہیں ہماری ما امیوں کا کتنا بڑا جگر ہے انہوں نے ہماری شادی کی اپنی بیٹی کو دور کیا میں تو کئی بار سوچتی ہو نا ابی ایک رات کے لیے ہم اس سے دور نہیں رہ سکتے ابھی آگے جا کر کے کیسے رہے گے یہ وہ بڑا سوچتی ہو
بالکل اب یہ بھی پھر میرے نا مجھے میرے شوہور کہتے ہیں اب وہ چھوٹی سی ہے لیکن میں سوچی نا میں کہ ہاں یہ جب بڑی ہوگی اس کے ساتھ یہ ہوگا پھر اس کا نکاح ہو جائے گا تو بہت سوچ پڑ جاتی ہے پھر یہ میرے ہاں شوہر مجھے کہتے ہیں ویسے تو چھوٹی سی ہے ا تو اس نے بڑا ہونا اس سے اتنا پڑھ لکھنا اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو ابھی سے یہ سوچ کنی رکھنی ہے اپنے پاس تو کیا کرے یہ دنیا کا دستور ہے دنیا کا یہی رواج ہے تو ایسے ہی چلتا رہے گا ہمیشہ
جی جی جی
چلو آپ سے بات کر کے بہت بہت خوشی ہوئی
جی جی جی شکریہ مجھے بڑی اچھی اچھا لگا آپ سے بات کر کے پتا بھی لگا بھی آگے کیا کیا فیسز کرنا ہے دو بچوں کے ساتھ تو جی جی جی شکریہ خدا حافظ